السلام علیکم
السلام بالگو اسلام
اور بتائیے
جی بڑھیا ہے سب خیریت ہے بھائی جان
اور کہاں جا رہی ہو ابھی
میں لائبریری جا رہا ہوں تم کہاں سے آ رہے ہو
اور بتائیے کیا ہو رہا ہے گھر پہ سب ٹھیک
ہاں بڑھیا جناب سب خیریت ہیں بھائی
موسم تو وہی چل رہا ہے جو اب تھوڑا گرمیوں کا جو سیزن تھا باقی اب برسات میں تبدیل ہو رہا ہے
اچھا اور سمائیے
اور تو گھر پر سبھی بڑھیا ہے اب بھی امی ابو اور بھائی بھی ٹھیک ہے
اور بتائیے آپ کو اسپورٹ میں کیا پسند ہے
اسپورٹ میں کرکٹ کھیلنا آپ پسند تھا ا ویسے بھی اتنا ٹائم نہیں پاتا ہے اب تو پڑھائی میں زیادہ سمے چلتا ہے توو
اچھا امتحان نزدیک ہوں گے شاید آپ کے
ہاں ہاں وہی ویسی کی تیاری چل رہی ہے امتحانوں کی
اچھا اور کب سے دحان ویسے آپ کے
امتحان ہے اب ایک دو ایک ڈیڑھ مہینے لگے گا شاید ان میں
اچھا اور بتائیے
اور بڑھیا ہے آپ بتائیے جناب
اور ہم تو بھائی کہہ رہی تھے اور آپ کے یہاں ابھی موسم کیسا ہو رہا ہے ہمارے یہاں تو شاید بادل سے ہو رہے ہیں ابھی اور آندھی جیسا موسم ہو رہا ہے
ہاں اب تو تھوڑا دو تین دن سے تھوڑی راحت مل گئی ہے بلکہ کچھ دن پہلے تو گرمیاں زیادہ تھیں اب تو بھائی جان صاحب ٹھیک ہے ویسے
اچھا اور بتائیے
اور تو یہی ہے اس گرمیوں میں تو جتنا بچ لو گے اتنا ہی فائدہ ہے
ہاں
صحی کر ہو
ہاں ہاں وہی وہی
ویسے وائبریشن کیسے ہو رہا ہے شاید مجھے کو لگ رہا ہے
کہ کس چیز کا وائبریٹ کر رہا ہے پتا نہیں کیا ہی فون دقت کر رہا ہے کچھ نہ کچھ
اچھا ساب اور بتائیے آپ کو کرکٹ میں کون سا مشہور کرکٹ خو پسند کرتی ہ
ویسے کرکٹر تو دیکھو تم وراٹ کوہلی بڑھیا لگتی تے اپن کو اب تو خ ہاں وہ اچھا کھیلتے تھے اور جو بھی ہے ان کا ڈیڈیکیشن وغیرہ کھیل کے پرتی ان کا جو بھی محنت ہے
اچھا
ہاں ہاں وہی تھا ان کا
اور بتائیے آپ کو جو سبجیکٹ ہوتی ہے اس میں کون سے سبجیکٹ پسند ہے
سبجیکٹ تو دیکھو ایسے نہیں ہے بٹ تھوڑا میتھ مشکل لگتا ہے لگ رہا تھا ب کی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی کچھ چیپٹر سمجھ میں وقت لگتا ہے باقی سب دھیرے دھیرے پڑھنے بیٹھنے بیٹھتے ہیں تو آ جاتا ہے
اچھا آپ کم سے کم کتنے دیر تک پڑتے ہو
ہاں پڑھ لیتے ہیں وغیرہ دو تین گھنٹے تو ہو ہی جاتا ہے
اچھا پڑھائی کے علاوہ اور کچھ کرتی ہ ا صرف پڑھائی پڑھائی کر کے ہو
ا پڑھائی کے ساتھ تھوڑا اپنی ہوبی جیسے کہ ڈرائنگ وغیرہ بھی
اچھا ڈرائنگ میں آپ کس کس چیز کی ڈرائنگ کرتی ہوں ویسے
جیسے پرکرتی کے درشیہ ہو گئے گھومنے وغیرہ اور جو بھی ہے پہاڑ ہیں ندیاں ہیں ان میں ہی تھوڑے سمے لگا لیتے ہیں
ہاں اچھا کبھی ملیں گے تو دکھانا ڈرائنگ وغیرہ
ہاں ضرور ضرور ضرور دکھائیں گے یہ س کیا بات ہے
ہاں اور بتائیے یہ ڈر آپ ہووی ہے یا پھر کچھ اور
ہاں ہو بھیی ہی سمجھ لو تھوڑا ان میں دلچسپی لگتی ہے اور تھوڑا اچھا لگتا ہے
اچھا
ویسے آپ تم آپ بتائیے ویسے تمہارا سب پسندیدہ سبجیکٹ کون سا ہے
میرا پسندیدہ سبجیکٹ ہے میں
اچھا بہت بڑھیا مجھ سے تھوڑا میتھ میں مشکل لگتا ہے باقی تو ایسی کوئی سبجیکٹ نہیں ہے جو مشکل لگے
میرے کو سبجیکٹ میں سب سے کٹھن لگتی ہے فزکس
ہاں تھوڑا اس کا رہتا ہے
ہاں
بڑھیا
اور سنائیے آپ کی کیا رائے ہے
ارائے تو ٹھیک ہی ہے ویسے مجھے ہسٹری میں دلچسپی لگتی ہے لیکن سائنس زیادہ پسند بھی ہے ویسے تو اور سائنس میں تمہاری دلچسپی کب سے ہوئی ویسے
سائنس میں میری دلچسپی جب میں نے دسویں پاس کی تھی تبھی سے میرے گ تو
صحیح ہے بچپن سے مجھے بھی نہیں چاہے جاننے کا تجربہ کرنا اچھا لگتا تھا
اچھا
ہم
صحی کام میرے کو بھی بہت پسند ہے تجربہ کرنا یہ سب
ہ یہ بہت اچھی بات ہے انسان کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا بھی اچھا لگتا ہے اور انسان کو علم حاصل کرنے رہنا چاہیے اور
ہاں مل جل کر سبھی کو ساتھ میں آگے بڑھنا چاہیے
ہاں وہی اور ویسے چھٹیوں کا کیا پلان ہے آپ کا
چھٹیوں میں ہم کہیں گھومنے جا سکتے ہیں یا پھر نہیں گھر والے ابو اور امی مان جائیں جو
صی ہے
دیکھتے ہیں کہیں گھومنے لی تھے
ہاں مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں کوئی نئی کتاب پڑھوں اس سمے اس سمر میں
اچھا آپ کو ویسے کون سی کس کتابیں پسند ہے ویسے
کتابیں تو وہی تھی جو موٹیویشن ہو گیا اور تھوڑی سائنس بھی ہے تو سائنس کے متابلق کتاب ہے
میرے کو لگا کوئی ویسی کتاب ہوتی ہے جیسے کئی کو شاعری کی پسند ہے کسی کو مطلب جو ہوتی ہیں سیکھنے کی کچھ نئی اسکل وغیرہ سیکھنے کی کتابیں ہوتی ہیں کئی موٹیویشن کی کتابیں ہوتی ہیں
ہاں ہاں ہے جو بھی لگتا ہے لوگوں کو اپنے حساب سے وہی ہے تھوڑا سب کا اپنا اپنا رہتا ہے اس وجہ سے اپنی ہوبی کے انوسار ہی لوگ پڑھتے ہیں
اچھا
ویسے مجھے ناول پڑھنا بھی پسند ہے
کیا
ناول ناول پڑھنا بھی اچھا لگتا ہے ہے کسی کے بارے میں جان کر جکاری لینا کیا کیسے کسی کی زندگی گزر رہی ہے
اچھا صحی کہا ویسے میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ خالی وقت میں کیا کریں
کیا کیا آواز نہیں آئی آپ کی
میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ خالی وقت میں کیا کریں
کرنا کیا ہے اپنے اوپر ہاں تھوڑا کچھ اپنے اوپر پڑھنا کام کر لیا کرو اور جو بھی ہے تھوڑا موٹیویشن والی یا کچھ ہے پڑھتا رہ کرو اور باقی ٹیم بکت بربات کرنے کا کیا فائدہ
صحی کرے ہو ویسے بہت سمے کا برباد ہو گیا ہے پڑھائی کرنی چاہیے اب ہم کو
ہاں وہی تو
کیونکہ اب جو موبائل آ گئے ہیں ان سے بہت مطلب ایڈیکیشن ہو گیا ہے ہم کو
ہاں ان کا موبائل کا رہتا ہے لگ بھگ سبھی لوگوں کو اس کا اڈیکشن ہو چکا ہے اور ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے ان کو لگتا ہے کہ اب سب کچھ یہی ہے
اور سنائیے
اور ہاں جناب سب خیریت ہے باقی تو گزر رہی ہے زندگی کچھ دھیرے دھیرے سے
ہاں کچھ پلوں میں زندگی گزر جائے وہی بہت ہے
ہاں ہے تو تھوڑا گرمیوں میں اس چیز کا دقت رہتا ہے باقی تو اس سمے کوئی سمسیا نہیں رہتی ہے وغیرہ وغیرہ
اور سنائیے آج شاید وہ آج میچ آ رہے ہے شاید
ہاں وہ آ رہا ہے آج وہ کیا کہتے ہیں آر سی وی اور جی ٹی والا آپ ویسے دیکھتے ہو آئی پی ایل جناب
ہاں میرے کو بہت کرکٹ بہت پسند ہے کہانا
ودیا ودیا
اور
آپ کا کوئی پسند پسندیدہ کھلاڑی
میرا پسندیدہ کی کھلاڑی ہے ببو سوریہ ونش جو ابھی آیا ہے آئی پی ایلو میں
ہاں ہاں جو نئے لڑکوں کا ادھکتر یہ انیں کو پسند کر رہے ہیں جو بک سوریہ ونشی ہیں
ہاں کیونکہ جو آر سی بی کا وہ ہے نا وہ ٹھیک نہیں لگتا مطلب ان کا بھی ہے وغیرہ جو ہے
ہاں ہاں رہتا ہے صحیح کے لیے
اور سنائیے
اور تم بتائیے تمہارے یہاں کیسا موسم ہے
ابھی ہمارے یہاں ابھی بادل جیسا موسم ہو رہا ہے اور آندھی آنے کی سمبھاونا ہے
ہاں جو موسم وباگ تھا جو بھارت سرکار کا وہ بتا رہا تھا کہ پرشانت ماساگر اس میں ای لو کیا رہتا ہے ان کا تھوڑا افیکٹ رہے گا کچھ دن پانچ سے چھ دن کے لیے پھر سب سامانیہ رہے گا
اچھا
ہاں ہاں اس کا تھوڑا دقت رہے گا باقی تو سب ٹھیک ہی خریت ہی ہے ویسے تو کوئی ایسا نہیں ہے باقی اب سمے بھی آ گیا ہے تھوڑا موسم بھی تبدیل ہوئے گا برسات کے سیزن میں
اور آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی دھنیہ واد بات کرنے کے لیے
جی جناب دھنیہ واد